والی بھائی جان تو بھائی جان آپ کیسے ہو
ہاں میں تو ٹھیک ہوں یار آپ سناؤ آپ کی ساب
ہاں بھائی جان میں بھی بڑھیا ہوں ٹھیک ہوں تو آپ نے کھانا کھا لیا
تو یار کھانا تو کھا لیا میں نے ابھی امی بلا رہی تھی کھانا کھانے کے لیے تو وہ تو ہو گیا آپ سنائیے آپ نے کھانا کھا لیا ہاں بھائی جب میں نے کھانا کھا لیا تو آ کر ابھی تو تو بس ٹہر رہا تھا ابھی سوچ رہا تھا کہیں پر جاؤں لیکن اوپر سے آپ کا فون آیا تو سوچا نہیں پہلے آپ سے بات کرتا ہوں
ہاں بھائی جان میں بھی بیٹھا ہی تھا تب میں نے سوچا آپ سے بات کر کے کچھ اچھی اچھی باتیں کی جائے ہے نا
ہاں یہ تو اچھی بات ہے اچھے موضوع پہ بات کرنا تو مجھے
ہاں بھائی جہان تو آج آج کل تو چھٹیاں ہی چل رہی ہے سب کی تو میں نے سوچا اسی پہ بات کر لیتے ہیں نا
ہاں یہ تو اچھا موضوع ہے چھٹیوں پہ تو بات کرنا مجھے بھی آپ پسند آئے گا ویسے چھٹیاں تو ہوتی ہے انسان کے لیے یہ تو لیکن اب ہم بڑے ہو گئے اب تو چھٹیوں میں مزہ نہیں رہا لیکن جب چھوٹا تھا تب میں انتظار میں رہتا تھا کہ چھٹیاں کب ہوں گی کب میں کھیل کودوں گا کب دوستوں کے ساتھ جائیں گے لیکن آج کل تو ا
بھائی جان تو ہاں بھائی جان آپ نے بالکل ہی اچھی بات کہی تو ہر انسان اپنی روز کی زندگی میں کام تعلیم اور ذمہ داریوں میں مصروف رہتا ہے تو روز روز ایک ہی روٹین کی وجہ سے انسان تھک جاتا ہے اس لیے ہالیڈیز بہت ضروری ہوتے ہیں چھٹیاں صرف آرام کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ ہماری صحت ذہنی سکون اور خوشی کے لیے بھی بہت مطلب کہ اہم ہوتی ہے ہے نا تو اسٹوڈنٹس کے لیے ہالیڈیز ایک بہترین موقع ہوتا ہے اس دوران وہ اپنی پڑھائی کو دوبارہ جائزہ مط کہ جائزہ لے ستے کمزور مضامین پر نہیں محنت کر سکتے ہیں اور نئے ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں اگر مل کہ ہمیں اپنی چھٹیاں صرف موبائل چلانے یا ٹی وی دیکھنے میں گزار د تو یہ وقت ضائع ہو جاتا ہے میرے بھائی ہالی چھٹیوں کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے آج کل ہر شخص اپنے کام میں مصروف رہتا ہے چھٹیوں میں سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں بیسٹ مطلب کہ بی باتیں کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اس سے محبت اور اپناپن بڑھتا ہے ہے نا میرے بھائی
ہاں یہ تو آپ نے سچی بات کہ اور جب چھٹیاں ہوتی ہیں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو میرے گھر والے ہیں وہ کتنے عزیز ہیں مجھے ان سے باتیں کرتا ہے کچھ سیکھتا ہے جو بڑے بزرگ بیٹھتے ہیں پھر آپ س میں ان سے بات چیت کر کے انسان بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے حالانکہ جب انسان کی چھٹی نہیں ہوتی ہے انسان مصروف رہتا ہے یا تو کاموں میں مصروف رہے گا یا پ اسکول میں مصروف رہے گا ی دوسریے چیزوں میں تو تب انسان کو اتنا کچھ کرنے کو نہیں ملتا ہے اور پھر بس جب چھٹیاں ہوتی ہے تو انسان تھوڑا فارغ ہو جاتا ہے اور پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ پاتا ہے اپنا دماغ بھی اس کو کو شانت رہتا ہے اور پھر باقی چیزز بھی سیکھنے کو مل جاتی ہے
ہاں بھائی تو بھائی میرے مطلب کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں بہت سے لوگ مطلب کہ چھٹیوں میں سفر کرتے ہیں وہ نئے شہر دیکھتے ہیں خوبصورت جگہوں کی سیر کرتے ہیں اور مختلف لوگوں سے ملتے ہیں صبر سے انسان کا تجربہ بڑھتا ہے اور اسے نہیں چیزیں سیکھنے کا موقع م تو ہمیں اپنے ملک کی مطلب کہ طرح ا ثقافت اور قدرتی حسن کو بھی بہتر طریقے سے سمجھ مطلب کہ سمجھ چھٹیاں اس مطلب کہ جو ہالیڈیز صت اس لیے بہت ہی ضروری ہے اس سے اس سے مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے دوران ہم اچھی نیند لے سکتے ہیں ایکزرسائز کر سکتے ہیں واک پر جا سکتے ہیں اور اپنے جسم کو آرام دے سکتے ہیں جب انسان آرام کرتا ہے نا تو اس کا دماغ بھی تازہ ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ پوری مل طاقت کے ساتھ اپنا کام شروع کرتا ہے میرے بھائی ہے نا ج بھائی ج
یہ تو آپ نے صحی بات کی جتنا جتنا انسان اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے اتنا اتنا اس کی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے لیکن ایک بات تو ہے جب انسان چھٹیوں میں رہتا ہے تو سفر کا ایک اپنا ہی الگ مزہ آ جاتا کیونکہ انسان کو پتا ہوتی ہے کہ کہ مجھے تو گھر جا کے اب سونا ہی اب تو اس کے میں کچھ اور کر نہیں پاؤں گا باقی سفر کے دوران جب انسان چھٹیوں میں جاتا ہے تو کہیں دور جانا ہی بہتر رہتا ہے ورنہ انسان اگر پاس کی جگہوں پر جاتا ہے تو اتنا کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا لیکن جب انسان دوسرے ممالک جگہوں پر جاتا ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہاں کے لوگ بھی اس کو بہت چیزیں س سکھاتے ہیں وہاں کی جگہ ہے اس کو بہت کچھ سکھاتے ہیں حالانکہ انسان کچھ چاہیے کہ پہاڑی علاقوں میں جائے یا پھر فضائے دیکھے تو ان سب چیزوں سے انسان کی حرارت بھی بڑھتی ہے اور جسمانی حرارت بھی کم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو اچھی چھٹیاں پانی یہ بھی آج کل مناسب ہے اور انسان کو لینی چاہیے اس سے صحت بھی اچھی رہ
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی دی میں بال سحمت ہوں آپ کی باتوں سے لیکن ہالیڈیز کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں سارا دن صرف سوئے یا موبائل چلاتے رہے ہمیں اپنا وقت سمجداری سے استعمال کرنا چاہیے ہم روز خوش تھ کتابیں پڑھ سکتے ہیں گھر والوں کی مدد کر سکتے ہیں مطلب کہ گھر والوں کو کام میں ملب مدد کر سکتے ہیں نہیں سیکھ مطلب سیکھ سیکھ سکتے ہیں کسی اچھی عادت کو بنا سکتے ہیں نا تو آج کل بہت سی
بچے ہیں جو چھٹیوں میں کمپیوٹر چلانا یا انگلش بولنا ڈراائنگ کوکنگ ڈرائگ سکنا یا کھانا بنانا یا کوئی اور ہنر سیکھتے ہیں تو یہ ہنر مطلب کہ مشل مستقبل میں ان کے بہت ہی کام آتا ہے تو پھر وہ مستقبل میں ان کو بہت ہی کم محنت کرنی پڑتی ہے اس کام کے لیے ہے نا تو چھٹی کے دوران ہمیں اپنی دوست داروں سے بھی ملنا چاہیے بزرگوں کی خیریت پوچھنی چاہیے اور ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے یہ ہماری اچے اخلاق کی حالکہ نشانی ہے میرے بھائی ہے نا
یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی میرے بھائی میں آپ کی باتوں سے بالکل سہمت رکھتا ہوں جب انسان گھر پر رہتا تا ہے چھٹیوں کے دوران اب تو اکثر کیا دیکھا گیا ہے کہ وہ بس دن بھر لیٹے گا دن بھر سستی پاتا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کو اچھے سے انجام میں لائے اور وقت کی قدر کرے کیونکہ یہ چھٹیاں اگر ملتی ہے ہمیں تو یہ خالی اس لیے نہیں ملتی ہے کہ ہم بس سستی میں ان کو گزار لے اس لیے ملتی ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو ترد وہ تازہ کرے نئی چیزیں سیکھے نئی عملیات لائے اپنی زندگی میں یا پھر کوئی اچھی سی عادت سیکھ لیں جس کو ہم پھر اپنے کام میں استعمال لا سکتے ہیں یا روزمرہ زندگی میں استعمال آ سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے اگر ہمیں شوع چھٹیاں میں رہی ہے تو ان کا ہم اچھے سے استعمال میں لائے اور پھر مزے کرے سب کرے گھومے پھرے اور بڑے بزرگوں کی باتیں سیکھے ان کے پاس بیٹھے اپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اچھی اچھی باتیں سیکھ
ہاں بھائی جان تو اگر ہم کسی ملب کسی گوم میں جگہ پر جاتے تو ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے ان چز کے دوران جاتے ہی ہیں بہت سارے فیملیاں جاتی ہیں گھر والے جاتے ہیں تو یااں دوستوں کے ساتھ جاتے ی صفائی کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے وہاں پہ مطلب کہ قدرت کا نظام کو ہمیں وہ خراب نہیں کرنا چاہیے کیونک کا ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے درختوں اور مارکی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے ہمیں اپنی ماحول کی حفاظت کرنی چاہی ہے نا تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ چھٹیاں اللہ کی ایک خوبصورت نعمت ہے اگر ہم انہیں سمجھداری کے ساتھ گزارے تو یہ ہماری صحت تعلیم سوچ اور زندگی کو بہتر بنا دیتی ہے نا بھائی جان تو اس لیے ہم ہر چھٹی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھنا چاہے نا
یہ تو آپ نے بےحد اچھی بات کری میں تو سہمتی رکھتاوں ان چیزوں سے انسان کو اگر چاہیے کہ کہ اگر چھٹی ہے تو کوئی اچھی سی کتاب پڑھے ان میں جو بھی بھی مضموعان ہے جو نئی نئی چیزیں وہ سیکھ رہا ہے اس کو عمل میں لائے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کے علاوہ اگر چھٹیاں اس کی چل رہی ہے تو اپنے یار دوستوں کے ساتھ بیٹھے ان کو بلائے اپنے گھر اور پھر کہیں دور سفر پر جا پڑے اب اس کے باوجود اگر انسان چھٹیوں میں دن بھر گھر پر بیٹھے گا کچھ نہیں کرے گا تو اس کی صحت بھی خراب رہتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے صحت پر بھی دھیان دے اپنی عقل پہ بھی دھیان دے اپنی عقل کو ذہن وہ پڑھائے نئی نئی کتابیں پڑھے نئی چیزیں سیکھیں اس سے یہی ہوتا ہے کہ انسان کا جو دماغی تووازن ہے وہ اچھا رہتا ہے وہ تر و تازہ رہتا ہے اور جسم بھی تر و تازہ رہتا ہے ہے تو یہی بات ہے اینڈ میں یہی بولنا چاہوں گا آخر میں کہ انسان کی جو تعلیم ہے وہ انسان کو اچھا بناتی ہے لیکن جب انسان کو چھٹیاں آتی ہیں تو انسان تھوڑا تر و تازا محسوس کرتا ہے تو اس کو جو بھی تعلیم اس نے حاصل کی ہے اپنی زندگی میں اس کو وہ دہرائے اور نئی نئی عادتیں سیکھے
تو میں آپ کی بات ہوں یہ بالکل ہی سہمت ہوں تو ہالیڈیز کے دوران ہمیں اپنے مطلب شوق بھی پورے کر سکتے ہیں جیسے مطلب کہ پیکنگ کرنا گا مطلب کہ اپنی مطب گارڈن کا خیال رکھنا یا کھانا بنانا سیکھنا اسے ہم خوشی اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے اور نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو چھٹیاں ہمیں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے پلانٹ کرنا بھی سکھاتی ہے اگر ہم ہر دن حقیقات تھوڑا سا شرور بنا لیں تو پوری چھ یا بہت اچھی سے گزار سکتے ہیں ہالیڈیز کے بعد ہم دوبارہ پڑھائے اور کام کو زیادہ توجہ اور الکہ طاقت کے ساتھ شروع کرتے ہیں اس لیے ہمیں ہر ہالیڈے کا صحیح اور بیٹھ استعمال کرنا چاہیے نا بھائی جان تو اگر ہم نے ب مطلب اس پ بات کی تو ہمیں آگے بھی اس بات کو پہنچانا چاہیے تاکہ دورے لوگ بھی ان باتوں پر دور و عمل کرے تاکہ وہ بھی اپنی چھٹیاں اچھی طرح گزارے ایک ہی جگہ اہل وہ کرنا گزارے ہے نا بھائی جان تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہاں بائی جان گ
میں اس پہ دھیان رکھوں گا اور آگے جا کے جتنے بھی لوگ مجھے ملیں گے جن کی چھٹیاں چل رہیی ان تک یہ باتیں پھیلاؤں گا باقی یار آپ سے بات کر کے مجھے بےحد کش خوشی ملے اب اپنا خیال رکھھیے گا اور اپنے والد والدہ وہ میرا سلام کہنا اللہ حافظ میرے بھائی
اچ ہاں ون اللہ حافظ اپنا کیا